وعلیکم السلام
کیسی ہو ٹھیک ہو
میں میں بالکل ٹھیک ہوں الحمد للہ آپ سناؤ
میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں الحمد للہ ویسے تمہارا فون دیکھ کر بہت خوشی ہوئی
ہاں مجھے بھی آج بہت دنوں بعد تمہاری یاد آئی آج صبح جب میں نے کھڑکی کھولی اور باہر نکلی ہلکی ہلکی بارش دکھی تو سب سے پہلے تم یاد آئی سوچا تمہیں فون کروں اور اس خوبصورت موسم کے بارے میں بات کروں
یہاں بھی صبح سے بارش ہو رہی ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور آسمان پر س سیا بادل چھائے ہوئے ہے دل کو عجیب سا سکون مل رہا ہے
بالکل مجھے لگتا ہے برسات کا موسم اللہ تعالی کی سب سے خوبصورت نعمت تو میں سے ایک ہے گرمی کے لمبے دنوں کے بعد جب پہلی بارش ہوتی ہے تو لگتا ہے جیسے زمین اور انسان دونوں نئی زندگی کی حاصل کر لیتے ہیں
سچ کہہ رہی ہو جب پہلی بوندیں زمین پر گرتی ہے اور مٹی کی خوشبو ہوا میں پھیلتی ہے تو اس لمحے کو ا الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے میں تو اکثر اچھا کھڑکی پہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر صرف بارش کو دیکھتی رہتی ہوں
مجھے بھی بالکل ایسا ہی لگتا ہے آج میں بالکنی میں کھڑی تھی چاہتوں سے گرتے ہوئے پانی چھتوں سے گرتے ہوئے پانی درختوں کے پتوں پر چمکتی بود اور پرندوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سب کچھ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کی دل نے اللہ کا شکر ادا کیا
ہاں جا آ اور جب ٹھنڈی ہوا چہریے کو چھو کر گزرتی ہے تو ساری تھکان دور ہو جاتی ہے آج کل کی مصروف زندگی میں ایسے ایسے لمحے بہت کم ملتے ہیں
تمہیں بچپن کی برسات یاد ہے ہم کتنی خوش ہو ہو جایا کرتے تھے اسکول کی چھٹیاں ہوتے ہی سیدھے سیدھا گلی میں نکل جاتے تھے اور بارش میں بیھگتے رہتے تھے
بالکل یاد ہے امی کتن کتنی دفہ منع کرتی تھی لیکن ہم چپکے سے باہر ن نک نکل ہی جاتے تھے فیر جب اس کی فیر کاغذ کے کش تیاں بنا کر پانی میں چلات چلاتے اور دیکھتے کسی کی آ کشتی سب سے دور تک جاتی ہے
ہاں اور فیر جب گھر واپس آتے تو آ کپڑے پورے گیلے ہوتے امی پہلے تھوڑا ناراض ہوتی تھی اور فیر گرم چائے یا دودھ کے ساتھ پکوڑے بنا دیتی تھی کتنا پیارا زمانہ تھا
ہاں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتے اب تو بچے زیادہ تر موبائل اور گیمس میں مصروف رہتے ہیں انہیں وہ خوشی شاید ہی محسوس ہوتی ہو جو ہم نے بارش میں کھیل کر محسوس کی تھی
بالکل صحیح کہا تم نے ہمارے بچپن میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بہت بڑی خوشی دے دیتی تھی بارش کا مطلب تھا خوشی مستی اور گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا
اور یاد ہے جب بجلی چلی جاتی تھی تو ہم سب ایک کمرے میں بیٹھ کر آ کہانیاں سنتے تھے دادی امی پرانی وا وقت سناتی تھی اور ہم بڑے آ شوق سے سنتے رہتے تھے
ہاں اور کبھی کبھی ابو ہمیں چائے کے ساتھ آ بھنے ہوئے مکئی کے دانے لا کر دیتے تھے آج بھی جب برسات ہوتی ہے تو وہ آ ساری یادیں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں
برسات صرف یاد یادیں ہی نہیں لاتی بلکی قدرت کی خوبصورتی تی بی آ دکھا دیتی ہے دیکھو نا جو درخت کل تک دھول سے بھرے ہوئے لگ رہے تھے آج کتنی صاف اور ہرے بھرے نظر آرہے ہیں
بالکل پھول اور پتے بارش کے بعد اور بھی زیادہ چمکنے لگتے ہیں آسمان بھی اتنا صاف لگتا ہے کی دیکھ تے ہی دل خوش ہو جاتا ہے
مجھے تو پہاڑوں پر ب برسات اور بھی زیادہ پسند ہے جب بادل پہاڑوں کو اپنے آگوش میں لیتی ہے اور آ دند چاروں طرف پھیل جاتی ہے تو لگتا ہے جیسے جنت کا کوئی منظر ہو
واہ یہ منظر واقع دل کو چھو لیتا ہے پہاڑوں سے گرتے چشمے سبز وادیاں اور بارش کی بوندیں اللہ کی قدرت کا بہترین نمونہ ہے
اسی لیے ہمیں ہمیشہ قدرت کی حفاظت کرنی چاہیے اگر ہم درخت کاٹ دے دے اور ماحول کو گندا کریں گے تو موسم بھی متاثر ہوگا
بالکل درخت لگانا ہر انسان کی ذمہ داری ہے درخت ہوا کو صاف رکھتے ہیں اور بارش کے نظام کو بھی بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں
مجھے لگتا ہے ہر اسکول اور ہر گھر میں ہر سال کم از کم ایک درخت ضرور لگانا چاہیے اس سے ہمارا ماحول بھی بہتر ہوگا اور آنے والی نسلیں بھی فائدے اٹھائیں گی
میں تمہاری بات سے پوری طرح متفق ہوں چلو آج سے ہم دونوں یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہر سال ایک نیا درخت ضرور لگائیں گے
انشاء اللہ اللہ ہم اس ن نیک کام کی توفیق دے آمین
ہاں آ مین ویسے برسات کا موسم صرف خوبصورتی ہی نہیں لاتا بلکہ انسان کو اللہ کی قدرت پر غور کرنے کا بھی موقع دیتا ہے سوچو کتنی مدت تک زمین دھوپ کی وجہ سے سوکھ جاتی ہے پھر اللہ تعالی اپنی رحمت کے طور پر بارش نازل فرماتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف ہریالی چھا جاتی ہے
مجھے بھی انہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے بس دعا کرتی ہوں کہ یہ خوشیاں ہمیشہ سلامت رہے اور اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرماتے رہے
بالکل صحیح کہا تم نے قرآن میں بھی اللہ تعالی نے بارش کو اپنی رحمت قرار دیا ہے جب بھی میں برسات دیکھتی ہوں تو دل سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں یہ سوچ کر حیرانی ہوتی ہے کہ ایک ہی بارش انسانوں جانوروں پرندوں اور درختوں سب کے لیے کتنی ضروری ہے سب سے زیادہ فائدہ تو کسانوں کو ہوتا ہے ان کی ساری امیدیں اکثر بارش سے جڑی ہوتی ہیں اگر وقت پر بارش ہو جائے تو فصلیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور لوگوں کو اچھا اناج ملتا ہے
بالکل صحیح کہا قرآن میں بھی اللہ تعالی نے بارش کو اپنی رحمت قرار دیا ہے جب بھی میں با برسات دیکھتی ہوں تو دل سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں
میرے دادو ابو بتتایا کرتے تھے کہ پہلے لوگ آسمان کی طرف دیکھ کر بارش کا انتظار کرتے تھے جب پہلے بادل نظر آتے تو سب سے تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی تھی ہمارے بزرگ قدرت کو کتنے قریب کتنے قریب تھے وہ ہر موسم کی قدر کرتے تھے اور اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے تھے ہمیں بھی انہیں کی طرح اللہ تعالی کا شکر گزار ہونا بننا چاہیے
اور ہاں سب سے زیادہ فائدہ تو کسان کو ہوتا ہے ان کی ساری امید اکثر بارش سے جڑی ہوتی ہے اگر وقت
آی کسانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے نا تو یہ اگر ان کی فصلیں تو اسی پہ ڈپ پینڈنٹ ہوتی ہے اگر بارش ہوگی تو تبھی آا ان کی فصلیں اچھی ہوتی ہے اگر کسی دن نہیں ہوگی تو قحط سالی کی وجہ سے ان بچاروں کا بہت سارا نقصان ہوتا ہے
تمہیں برسات کے دنوں میں کیا کھانا سب سے زیادہ پسند ہے
یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے مجھے گرم گرم پکوڑے چائے اور کبھی کبھی مکئی بھنی ہوئی بہت پسند ہے بارش اور چائے کا تو پرانا ساتھ ہے
ہمیں بالکل ہمارے گھر میں بھی جب بارش ہوت ی ہے تو امی فورن چائے بناتی ہے کبھی پیاز کے پکوڑے کبھی آلو کے پکوڑے اور کبھی مرچی کے پکوڑے سب مل آں مل کر بیٹھ بیٹھتے ہیں اور
اور ہاں گپ شپ کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں اسی بہانے سے پورا خاندان ایک ساتھ وقت گزارتا ہے مجھے لگتا ہے کہ برسات رشتوں کو بھی مضبوط بناتی ہے جب سب لوگ ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو محبت اور اپنائیت اور بھی بڑھ جاتی ہے
ہاں لیکن ہماری اہم ہمیں اہمی میں احتیاط بھی کرنا چاہیے بارش کی دنوں میں گیلے گیلے سڑکیں ہوتی ہے اسی لیے آرام سے آن گاڑی چلانی چاہیے اور بھی بے وجہ باہر نہیں نکلنا چاہیے
بالکل اور بچوں کو بھی گندے پانی میں کھیلنے سے بچانا چاہیے کیونکہ اس میں بہت بیماریاں پھیل سکتی ہیں صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے
انشاء اللہ جب موسم اور خوشگوار ہوگا تو ہم مل کر کسی باغ یا پا اچھی جگہ گھومنے جائیں گے اور قدرت کی خوبصورت کو قریب سے دیکھیں گے
ضرور ہم گرم چائے پیئیں گے بارش کا مزہ لیں گے بہت سی یادگار تصویریں بھی آ لیں گے یہ دن ہمیشہ یاد رہیں گے
انشاء اللہ اللہ ہم سب کو صحت خوشیاں اور اپنے رحمتوں سے نوازے ہر برسات ہمارے لیے بر کت اور رحمت لے کر آئے
آمین یا رب العالمین اچھا اب مجھے اجازت دو گھر والوں کو میری طرف سے بہت سارا سلام کہنا
ضرور تم بھی اپنا بہت خیال رکھنا اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے
اچھا اللہ حافظ
چلو اللہ حافظ